ہیلو ہیلو السلام علیکم
ہیلو
ہیلو السلام علیکم
ہلو
ہیلو ہیلو بھائی جان میری آواز آ رہی ہے
السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان
بس الحمد للہ ٹھیک ہو کیسے ہو آپ؟
اور سنائیے سب خیریت
الحمد للہ سب بڑھیا بہت ساتاتھی کو
ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں یہاں بھی سب کہریت اور آج کل اتنے سمے بعات بات ہو رہی ہے اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو
بس ایک دم کچھ نہیں فری بیٹھا تھا آپ کا کھولا ہے پھر اپ کے ساتھ میں جوائن ہو گیا
اور سب کیسے تھے اپ کے اپ ہی اپ کی
بس امی جان ابو جان سب الحمدللہ سو پتہ ہی سب بڑھیا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے
اور پڑھائی کیسی چل رہی ہے
پڑھائی اچھی چل رہی ہے ابھی فرال چھٹیاں دی پڑی ہے پڑ جائے گی چھٹیاں پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے اللہ کے واسطے
اور سنائیے اج کل ہاں جی ہاں جی اپ ہی سب بڑھیا میرے بھی امی جان ابو جان سب بڑھیا ہیں اج کل کھانے کو بہت
ہاں ہاں کیونکہ اج کل مہنگائی۔۔۔۔ بہت زیادہ ہے۔ اوپر سے جو پہلے پہلے جیسے سامان اتا تھا وہ پہلے جیسا بھی نہیں ا رہا۔ اب مطلب کہ بہت اس میں کچھ کیمیکل وغیرہ یوز کر رہے ہیں۔ اس میں مطلب کہ پہلے کی پہلے جیسے ہیلدی نہیں ہے۔۔۔۔ یہ بہت کچھ الگ ہی ٹائپہ کا مطلب کہ کچھ ہوتا ہے اس میں۔ پہلے کھاتے تھے پہلے اب کھاتے تھے اس میں مطلب۔۔۔۔ کی بہت بہت ٹیسٹ اتا تھا اور مطلب کہ وہ اچھا بھی لگتا تھا سوادشت بھی ہوتی تھی اب اپ کھاتے ہیں ائل میں وہ ائل میں کیمیکل ہر چیز مکینیکل مطلب کہ زیادہ تار اب لوگ جو کھا رہے ہیں لوگ جو کھا رہے ہیں نا کہ کیمیکل۔۔۔۔ ۔۔۔ اپ کو جو چیز اپ کو جو چیز کھانی چاہیے نا۔۔۔ وہ مطلب کہ دیکھ کے لینے چاہیے اور کمپنی۔۔۔ یا اگر جائے دس بیس۔۔۔ صرف بھاگی ہو یہ بھی ہم کھائیں کسی کا کسی کی چربی کا کسی کی چربی اور چربی چربی تیل بناتے ہیں لوگ اج کل۔۔
جی جی ہوتا ہے ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔
ہاں ہاں مطلب کہ وہ بھی وہ بھی اپ کو دیکھ کے لینا چاہیے یہ سب۔
جی اج کل کھانے میں بہت زیادہ ملاوٹیں ہو رہی ہیں۔ کھانے اچھا نہیں ملے گا۔۔ تو صحت کیسے بنے گی؟ لوگ تو اج کل جب سواد کی طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ اج۔۔ کل کے تو چھوٹے چھوٹے۔۔۔ بچے بھی اتنا گندا کھانا کھاتے ہیں اور پھر ان کی۔۔۔۔ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کو ہاسپٹل۔۔۔ لے جانا پڑتا ہے اس ہاسپٹل کے بھی خرچے بڑھتے ہیں۔۔۔
جی جی جیسے بار کا سامان ہوتا ہے کوئی۔۔۔ جیسے مان لو کہ دکان کا سامان ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچے کھاتا ہے ایکسپائر چیز ہوتی ہے اسے کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں اور مطلب کی بہت چیزیں ہوتی ہیں وہ بیمار ہوتی۔۔۔۔ بیمار بیمار کر دیتی ہے بچوں کو۔ مطلب کہ ان کی ڈیٹ وغیرہ چیک کر کے کھانی چاہیے اور مطلب کہ بسکٹ وغیرہ یہ چیزیں ہم کو کھانی چاہیے۔ لیکن ان کی ڈیٹ دیکھ کر اور مطلب کہ ان کی کوالٹی چیک کر کر۔
جی جناب اپ کے پیچھے سے تھوڑا۔۔۔ شور ا رہا ہے اور اج کل کے بچے تو یہ خراب کھانا کھا لیتے ہیں۔۔۔ اس کا نتیجہ ان کے امی ابو کو۔۔۔ ۔۔ بھرنا پڑتا ہے۔ پھر ان کی خدمت میں ان کا سارا سمے چلا جاتا ہے۔
اور کیا ٹائم تو لگتا ہی ہے پھر بچوں کو ٹھیک ہونے میں۔
اس لیے ہمیں دیکھ کے کھانا کھانا۔۔۔ جو اور یہ باہر کا ووٹ۔۔ پٹانگ یہ سڑا ہوا تیل، موموز، جومن۔۔۔ سب نہیں کھانا چاہیے۔ گھر پہ بنا سوادشت کھانا کھانا چاہیے جو اچھا ہوتا ہے۔
یہ بھی بات ہے۔ ایسے مان لو یہ باہر کا۔۔۔
صحیح بات ہے میں تو پیٹ کے کونے میں جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک سیمنٹ کی طرح کام کرتا ہے اس ویسے نہ تو باقی کا کھانا اندر جا پاتا اور جو میں رکھا ہے وہ بھی کیوں ہوتا ہے جس سے
بندے کی پیٹ خراب ہو جاتا ہے صرف کو اگے کچھ بھی نہیں پتا لگی بہت جیلنی پڑتی رہے ایک میرے دوست ہے پھر مطلب کہ وہ بھی میں نے
بھائی جان اس سے یاد ہے کہ
اس سے ملے گی اس تیرا کوئی دور یہ ایسا اگر وہ کبھی شوق ہو بھی رہا ہے خالی کا تو وہ گھر میں خود سنبھالنا کے بنا سکتے ہیں باہر سے جو بھی ہم باہر بھارت کا کیا تک اپ کیا کر رہا ہے کب کیا بن رہا ہے کب کیا ڈیبٹ رہا اب جو بنا رہے ہیں ہم کو خود پتہ ہوگا نا اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں ابے کیسے بنایا اور اس میں کیا کیا وہ ٹکٹ لانا اپ کو خود بتاؤں گا باہر سے اچھا تو اب گھر میں اپ خود بنا کے کھا سکتے ہیں
ابھی کچھ ہمیں پہلے میری کالونی میں میرے گھر کے پاس ایک انکل تھے ان انکل جی بہت پسند تھا بارگا خانہ خانہ وہ روز بار کا کھاتے جب معدہ چاول برگر پیزا بہت پھر ایک دن ان کے پیٹ میں بڑی تیز درد اٹھا تو پھر ان کے گھر والوں کو ہاسپٹل لے کے گئے کی بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا تو پھر وہاں پہ جا کر پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں بہت زیادہ میدہ اکٹھا ہو گیا تھا جس کی وجہ ان کی اتی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی پھر ان کو ہاسپٹل میں اپریشن وغیرہ ہوا
میرا جام ہو جاتی ہے اور اوپر سے نا ہم کو یہ چیز نا وہ بھی مہینے مہینے میں دو دو مہینے میں کبھی کبھی باہر سے ٹیسٹ کبھی کبھی کر لینا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں جو پیٹ بھر کے کھائیں اگر اپ کو خود کھانا بنا کے بھی جو جو مٹیریل لگتا ہے اپ یوٹیوب سے دیکھ کے بتا کے کھا سکتے ہیں اور ہم کو مطلب کہ یہ چیزیں مطلب یہ کوئی چیز ہوتی ہے نا باہر سے لا کے کھائے اور مطلب کہ وہ کھائے گھر میں دو پلیٹ تین پلیٹ اتنا اتنا نہیں کھائیں گے تو ہم کو بندگی ہمارا جو پیڈ ہوگا ہمارا پیٹ پڑے گا پھر ہماری چربی بڑھے گی لوگ ہم کو بولیں گے اپ اتنا موٹے ہو رہے ہو کیا کھا رہے ہو ایسے یہ جو چیز ہوتی ہے گھٹیا ہوتی ہے ایک نمبر کی گھٹیا چیز ہوتی ہے ان کو ہم کو مطلب کتنی دور انا چاہیے اسے اور لیکن جو فوڈ ہوتا ہے نا درمیان ہم اپ کو سلانی چاہیے سلاد دال چاول یہ چیز ہیلدی ہوتی ہے کوئی یہ چیز خالوجی یہ بات یہ وہ شوبی نہیں کھانا چاہیے
جی وہ تو اللہ کی مہربانی تھی جو وہ انکل بچ گئے تو بچنا بہت مشکل تھا وہ تو ان کے نصیب اچھا تھا کہ ان کو صحیح ٹائم پہ پتہ چل گیا کہ ان کے پیٹ میں میں ادھر ادھر جم رہا ہے ابھی بھی وہ تو کچھ ہمیں اس ہاسپٹل میں ہی ہے اپریشن کے بعد تھوڑا ٹائم تو ٹھیک ہونے میں اور ان کے پیج سے سارا می تب باہر نکالا اپنی کھاتے ہوئے سمیدہ وغیرہ ان کو سمجھ اگیا ہے
ہم کو گھر میں ہم اور بھی کچھ چیز بنا سکتے ہیں کھانے کے لیے شیک وغیرہ اور مطلب یہ سلاد اور بندے کی دال چاول پروٹی وغیرہ یہ چیزیں بھی ہم گھر میں خود بنا کے کھا سکتے ہیں اپ کو ایسے باہر اب جیسے اپ بار کو اپ کو پتہ ہے باہر نان ملتے ہیں اب یہ کیا پتہ وہ کیسے بنا رہا ہے کیسے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اپ کو یہ تھوڑی بتا اپ کو اپ کو جب ہم خود بنائیں گے ہم کو خود پتہ ہوگا ہم نے کیسے بنایا ہم نے یہ کس چیز سے بنایا گیا کہ مٹیریل ڈالا ہم نے
جی جی حضور میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں باہر کا صرف ایک یا دو مہینے میں ایک بار کھانا چاہیے جس سے ہمارا سواد بھی ٹھیک سے ہو جائے گا اور ہمارا صحت بھی ہماری بڑھیا رہے گی میں تو اپ کو بھی یہی کہوں گا کہ اپ باہر کا بالکل نہ کھایا اس سے اپ بالکل صحیح رہیں گے
پتہ ہے پت ہے میں بھی پہلے ایک تو ملے پہلے میں بھی کھاتا تھا پر یہ نہیں میں ہر روز کھاتا ہفتے میں ایک بار مہینے میں تو اب میرے کو بالکل بھی جی اب میرا تھوڑا سا جو تھوڑا سا جو میرا ویٹ تھا ویٹ تھوڑا دو تین لوگ بڑھ گیا اب میں نہیں چیزیں بالکل کھانا بند ہے اب مجھے یہ پتہ تھا میرے ابو میرے ابو بولتے ہیں کہ کیونکہ محمد وغیرہ کھاتے ہو اپ ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پیتے ہو پھر یہ ہمارے ویٹ میں جم جاتے ہیں ابو جانب کو یہ بول جیسے ہم کوئی پرنٹی وغیرہ تیل کی چیز کھاتے ہیں نا ہم جیسے کوئی چیز تاکہ اگر ہم اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں فریج کا پھر وہ ہمارے پیٹ میں ملنے کی جم جاتا ہے تیل وہ اتنی جلدی موٹے ہو جاتے ہیں
سب سے زیادہ تو ایسا پزا کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے اج کل لک پزا کھاتے ہیں جو میلے کا پنا ہوتا تیل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی لیں گے پھر وہ پزا کا میدہ جو ہوتا ہے نا وہ پیٹ میں چار اور جمجا دے پھر وہ کچھ بھی دے
ہاں ہاں، یہ آپ نے صحیح بات بولی ہے، بے شک آپ نے صحیح بات بولی۔ ویسے ہی ہے جیسے لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور برگر کھاتے ہیں، یہ کولڈ ڈرنک تو پیتے بھی تھے، میں نے۔ بڑے بڑے والوں لوگوں کو دی۔ ہاں پھر ان سب کے ساتھ یہ، مطلب کہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، مطلب کہ پہلے تو گرم چیز کھاتے ہیں پھر ٹھنڈی چیز۔ پھر یہ تو کہ یہ ماری ہوں گے۔ پر کوئی ہیلتھی تو ہے ہی نہیں، پھر بیمار تو نہیں پڑیں گے اس کو کھا کے۔
جی جناب،
ہاں جی،
مجھے بڑا اچھا لگا سن کر کہ آپ کو ان سب چیزوں کی اتنی زیادہ معلومات ہیں، اور آپ دوسروں کو بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسی چیزیں نہ کھائیں۔
آج مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو گھر والے ہی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں مت کرو، یہ چیزیں ایسے کرو۔ جیسے مجھے گھر والوں نے بتایا، میں بھی آپ کو بتاؤں کہ باہر کی چیزیں نہیں کھانی، گھر میں خود بنا کر کھان گرم چیز پہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا نارمل پانی پینا اور یہ آپ آگ آگے بھیوگوں کو سمیٹ مطلب کہ آگے آگے لوگوں کو بتانا کہ ایسے ایسے۔ کرنا نہیں چاہیے ہم کو مطلب کہ اسے ہیلدی ہوتا ہے اور ہیلدی انہلدی بھی ہوتا ہے اور مطلب کہ یہ چیزیں ہم کو سلائی کرے چی آ کے
جی میں بھی یہی کہنا چاہوں گا مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بس میں آپ کی خیریت کی دعا کرتا ہوں اور پھر چلتے ہیں بعد میں بات
اوکے اوکے ٹائم ہو چکا ہے ہمارا ہم جلد السلام علیکم، سب خیریت؟
ا خدا حافظ
خدا حافظ